ہلو السلام علیکم
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہاں میں اچھے سے ہیں آپ ٹھیک ہیں
بس الحمد للہ گھرمی سبھی ٹھیک ہے
شکر آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
جی شکر اللہ کا
جی آپ کون کرنے سے بھی ٹھیک شهھہ ہاں ٹھیک آپ کون کہاں سے
ہاں جی
میں نے بولا آپ کہاں سے بول رہی ہیں
میں
کیس اچھا ٹھیک
ہاں جی اور آپ
م بھیی کشمیر سے اور بتائیے آپ آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
بس شکر اللہ کا
چلیے ٹھیک ہے پھر اور بتائیے کیا حال چال
بس ٹھیک ہے آپ بولو
بلو بس ٹھیک ہے
کھانا کھایا یا ابھی نہیں
ہاں ابھی کھایا میں نے کھانا آپ نے کھانا کھایا
جی میں نے بھی کھایا
اچھا ٹھیک سالن کیا تھا گھر میں آج سب سی اچھا ٹھیک
جی اور آپ کو
ہمارے یہاں آج مرگا بنا تھا
اچھا ٹھیک ہے
ہاں اور بتاؤ
بس ٹھیک ہے بولو
بس ٹھیک کیا کر رہی ہو آپ
گرمی میں کیسی آواز ہے
گرمی تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے
ہاں
ہاں مطلب گرمی بہت زیادہ آیا ہ
جی
وہاں سے بھی ہوگی بہت زیادہ ہوں
جی بہت زیادہ
ہوں گرمی تو دن بدن اب بڑھتی ہی جا رہی ہے
جی جی بالکل
ہاں جی گرمی تو دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے ہ
ہاں جی بالکل
اور بتائیے آپ کچھ
بس ٹھیک ہلو
ہاں جی بولیے
ہاں جی
پتہ نہیں یہ گرمی یہ کہ کیا مطلب گرمی کیوں اتنی زیادہ بڑھ گئی تب سے تو نہیں تھی اتنی زیادہ
یہ تو ہماری ہی وجہ سے ہوتا ہے
کیسے ہماری وجہ سے ہوتا ہے
ہوں
کیسے ہماری وجہ سے ہوتا ہے
کیونکہ ہم ہی ماحول کو گندا کرتے ہیں ہم ہی ماحول کو بہت زیادہ گندہ کیا بہت زیادہ گندا کرتے ہیں
کیا
پیڑ کاٹتے ہیں
معافی چاہتا ہوں بات آپ کی سنی نہیں
جی میں نے بولا ہماری وجہ سے ہے کیونکہ ہم ہی ماحول کو بہت زیادہ آلودہ کرتے بہت زیادہ گندہ سب سے بڑی بات ہم پیڑ کاٹتے ہیں
ہاں وہ تو بات ہے
اس وجہ سے سب وہ تو سب سے بڑا اس کا کارن ہے
ہاں وہ بھی تو ٹھیک بات ہے ماحول تو اصل میں انہیں چیزوں سے گندہ ہوتا ہے
جی بالکل
ہاں کوڑا کرپٹ راستوں میں ڈالنا جہاں پہ ملے وہاں پہ ڈالنا جہاں ہم انسان چاہے وہاں پہ ڈالتے ہیں ہوا بھی ہوا آلودہ کیا ہم نے اسی وجہ
ہاں جی
ہوں اصل میں مسئلہ یہی ہو گیا
ہاں جی اور کیا
ہاں اور نہیں تو کیا یہ تو بات ہے
ہاں جی بالکل
وا ہی ہے نا ہم نے ہی کیا ہے یہ سب
انسان خود اپنے ہاتھوں سے معاملہ خراب کر لیتا ہے پھر بتاتے ہیں
جی
ہمیں کیا بات ہوگئی
اب تو ہر کوئی بندہ اپنا اپنا سوچتا ہے
ہاں وہی ناں
جو فیکٹریاں ڈالتا ہے وہ تھوڑی نہ سوچے گا ہمارے بارے میں دھواں نکلے گا
ہاں وہی تو بات ہے ناں وہ تو اپنے بارے میں ہی سوچے گا ناں
وہی میں بھی بول رہی ہوں نا ان کو تھوڑی چٹی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سوچے گا اگر اس فیکٹری سے دھواں نکلے گا وہ کہاں جائے گا اس وجہ سے کچھ نقصانات تو یہاں نہیں ہوں گے
وہ کہاں سوچ گا یہ والا وہ کہاں سوچیں گے یہ بات وہ یہ نہیں سوچے کہول ماحول گندا ہوگا اس سے یا اور کوئی بیماریاں اٹھ یہ ہے آج کل اگر دیکھیں گے ہے ناں
ہاں
اور بتاؤ آپ کچھ خاص
بس ٹھیک
آج کل گرمی لیکن کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے ناں
آپ تو دن سے بڑھتی جا رہی ہیں
ہ آج جیسے اگر انسان اب مطلب کہ باہر نکلتا تھا بولتا تھا کہ ہوا چلو ہوا ہے باہر سے اب تو ہوا بھی نہیں ہے اب تو مطلب کہ ہوا بھی اتنا گرم ہے ناں
جی
آپ کو میری میری آواز آ رہی ہے
ہاں جی ہاں جی آپ بولیے
ہے نا میں بھی بتا رہا تھا ناں یہی بتا رہا ہوں ناں میں آپ کو
کیا
مطلب کہ ہوا گندا ہو رہا ہے
وہ تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا دھواں
مطلب کہ ندی ندی نالے کتنے گندے ہو رہے ہیں ناں
جو کہ ہم جلاتے ہیں پھر ان کا دھواں
اب اس کا کچھ علاج بھی تو ہوگا ناں یہ کیسے ٹھیک ہوگا
علاج ہے لیکن پھر انسان ویسا ہی کچھ بلکہ انسان نے ہی پوری دنیا جس وجہ سے ہم بچ جائیں گے ہم کیا ہم سب بچ جائیں گے پیڑ لگانے ہیں پیڑ پودے لگانے ہیں گندگی زیادہ نہیں پھیلانی ہے پلاسٹک کم یوز کرنا ہے
ہاں وہ بات تو ہے اور آپ لوگوں نے کھانا کھایا
جی میں نے کھا لیا اور آپ نے کھایا
ہاں
آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی کھایا
اور کیا کر رہے ہو
بس ابھی تو بیٹھا ہی ہوں
اچھا ٹھیک نماز پڑھی
ہاں
اچھا ٹھیک
ہاں
دعا کیا کرنا ہر ایک کے لیے
ہاں ہاں ٹھیک ہے انشاء اللہ آج کل تو مطلب کہ انسان کو باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے مطلب کہ اتنا کا اتنی گرمی
جی اور کیا یہ تو اسی کی وجہ سے ہے نا گرمی تو کی وجہ سے
ہاں وہ بات بھی صحیح ہے
جی
اور سنائیے کچھ خاص آپ
بس الحمد للہ
اچھا ٹھیک
اور آپ سنائیں کچھ خاص
بس ٹھیک چلیے پھر آپ بیٹھے
جی
میں نے بولا چلیے پھر بیٹھیے
اچھا ٹھیک چلیے ٹھیک ہے پھر
چلیے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
اوکے